ہلولام عیک وعلیکم السلامپ کیا حال چال ہے تمہارے
ہ تو حال چال بہت بڑھیا اور تم بتاؤ اللہ کا شکر ہے سب خری
سب خیریت اچھے تم بتاؤ تم کیا کر رہی ہو آج کل
ارے باجی میں نے سوچا کہ نا کیا کہتے ہیں ہمیشہ سارے دن گھر میں ہی بیٹھے رہتے تھے بچوں کو سنبھالنا اور باہر اپنے گھر والوں کو کسب کی خدمت کرنے میں ہی لگی رہتی تھی کچھ سوچا ہی نہیں کہ کیسے م نے چ ہوگا کیسے نہیں اپنے بارے میں تو ہم نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں
نہیں آ سکتا وہ انسان کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے آج کل تو تم دیکھو کتنی کتنی اسکلس آ گئی ہیں سیکھنے کے لیے
ہا جی باتوں کااتوں مجھے تب پتا چلا گھر میں چھوٹی دلہن آئی ہے جب سے دیکھو وہ تو اپنے بارے میں بھی سوچتی ہے ہم نے تو اپنی تمام زندگی گھر کی سیوا میں گھر کی خدمت میں لگا دی ہر کسی کو سمے پہ رو دینا سمے پہ کھانا دینا ان کے کپڑے ان کا گھر یہ سب کو سنبھالنے میں لگے رہے آپ یہ مجھے تو لگے ہے کہ ااں دیکھ رہی ہیں کہ میں نے ان کی کتنی خدمت کی پھر بھی چھوٹی بہو کو بار بار پوچھتی رہتی ہیں ت نے روٹی کھائی ہی نہیں کھائی مجھے کبھی نہ پوچھے ہیں
وہ تو ہوتا ہی ہے وہ تو دیکھو باہر جا کے کما کے لاتی ہوں گی میرے کو لگتا ہے تبھی ان کی اتنی خدمت کرتی ہے تمہاری سس
ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں ہم نے تھوڑی زندگی دے دی لیکن پتا ہم صرف یہی ہے کہ ہم پیسے نہ کما پائے تو ہمیں کوئی نہ پوچھتا جنہوں نے تھوڑا سا پیسا کما انہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے روٹی بھی ان کے ہاتھوں میں مل رہی ہے میں نے تو یہی سوچا کہ اب جو ہے زندگی میں کچھ کمیں دور ہے اب اپنے اوپر لگانا ہے اب میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھوں گی اور اپنا نہا چار پیسے کماؤں گی چار پیسے جب ہوتے ہیں وہی کام آتے ہیں
سحیح بات ہے سات جتنی مرضی کسی کی خدمت کر لو کوئی نہ پوچھتا کہ تم نے کوئی نہ کہتا تم نے ہمارے لیے یہ کیا ہے اس سے اچھا ہے تو اپنے اوپر دھیان دو تم کچھ نیا سیکھو گے تو چار پیسے کماؤ گے تو وہ لوگ بھی تمار تو پوچھیں گے
صحیح کہہ رہی ہ ہو آپ ہی پتہ ہے میں نے تو پوری زندگی ان سب وہ بنا بنا کے خاتن کیجی
پر کوئی نہ پوچھتا تم نے اس کا وہ دیکھ ہی لیا ہے کہ تم نے تو ہاتھن میں دی بٹ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا
سوچا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا
نہیں تم کو کچھ آج کل تو کتنی نئی اسکلس آ گئی ہیں کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں ان کو آن لائن بھی
ارے بھابھی پتا ہے زندگی میں نا آپ کسی کے لیے کچھ اتا نہیں ہے سر لو اپ کے کام وہی اتا ہے جو اپ نے سیکھاؤں پر جس سے اپ کو چار پیسے کی کمائی ہو رہی ہو اللہ تعالی جانتا ہے ہاتھ کے ہنر کو کوئی بھی چھین سکتا آج کی یہ نہیں زمانے کی بیں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی سیمکھی ہیں ہماری ساس کہتی ہے ان کے ہاتھوں میں روٹی دو کیوںکہ ان کو د اتر جانا ہے بتاؤ ہم ان کی بھی کریں ان کے پتی کی بھی کریں ہیں اور ان کے بچوں کی بھی کریں ہم کیا نوکرانی رہ گئی ہیں
صحیح بات ہے اس سے اچھا تو تم بھی کوئی اپنا ہاتھ تہیں بھی تو کتنا ہنر ہے تمہارے اندر بھی تم بھی تو کتنے سندر سندر ماشاء اللہ کپڑے سلتی ہو اپنا کوئی اپنے شوہر کو بول کے کوئی بوٹیک وغیرہ ہی کھول لو اپنا تم بھی کماؤ
کی مل تو فالتوک ہی ن ہوگ پرانی من کے رہ گئی ہو اس گھر میں میں نے کیا سوچا کہ اب کی بار میری بیٹی بھی جیسے بڑی ہو گئی ہے وہ کہہ رہی انی آپ چاچی کے بارے میں چاچی جان کو اتنا پوچھ رہے ہیں کیوںکہ وہ چار پیسے کما رہی ہیں تم مجھے ایسا کرو بیوٹی پارلر کھلوا دو اور اس بیوٹی پارلر میں تم بھی میرے ساتھ لگی رہناا ہم چار پیسے کمائیں گے تو ہمارے لیے بھی سب پوچھیں گے اور اپنے ہم اپ اپنے بوشیہ کے لیے بھی کچھ جوڑ پائیں گے ہمارا مستقبل تھوڑا تو کچھ بھی اس میں ہوگا
سحیح بات ہے آج کل تو بیوٹی پارلر والی دیکھو کتنا پیسہ کما رہی ہے تم بھی سگو اب اب تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں بھی ہنر اتنا ہے تو پھر کیوں نہا تم بھی سب مل کے چ دو پیسے کماؤ گی تو اپنیت بناؤ گے اپنے گھر میں
آپی سچائی کہہ رہی ہو تم عزت سمائے تو دیکھا اسی کی ہے جو جو ہے نا گھر کے اندر نوٹ کما رہا ہے ورنہ تو ہمیں تو نوکرا نہیں سمجھے ہیں کہ ہم تو وقت پہ اٹھ جائیں صبح پانچ بجے پورا گھر جھاڑے پورا گھر صاف کرے پانی بھرے ان کے لیے نہانے کے کھانے کے پینے کے ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے ایک دن اگر ہم پانی نہ بھرے نا ایک دن ہم صاف نہ کریں تو پورے گھر کا حال دیکھ لے نا کوڑا گھر بن جائے گا یہ
صحیح بات کہی ت ہم نے دیکھو وہ جو پیسے کما کے لاتا ہے ان کو تو ایسے کرتے ہیں کوئی بات ن تو کیا ہو گیا تھوڑی لیٹ سے اٹھ گئی تو اور ہم لوگ تو اگر ٹائم سے نہ اٹھے تو چار باتیں اور سننے کو ملتی ہے
ارے آپ ہی ابھی پچھلے دنوں کی بات بتاؤں ایک د نا اٹھی م ہے مری تو بیٹی ٹھیک نہیں تھی اللہ مگنا وجہ تو میرے سے موٹر نہ چلی اور اس دن کسی کو پانی نہ ملا تو سب کے سب مجھ پہ راشن پانی لے کے چڑھ گئے اللہ اہ میں تو سب کا چہرہ دیکھ کے ایسی ہو گئی میں نے کہا پوری زندگی لگا دی میں نے اس گھر کے اندر سب کو اپنی آنکھوں پہ رکھا میں نے سب کی اتنی خدمت کی آج ایک دن میرے سے موٹر نہ چلی تو سب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ پانی نہیں مل رہا پانی کھانے کو نہ مل رہا نہانے کو نہ مل رہا بتاؤ جیسے میں ان کی خریدی بھی نوکر ہوں میں ان کی خریدی بھی غلام ہوں اور جو چھوٹی آئی ہے اس کو کوئی کچھ نہ کہتا کہ ہاں اس نے کیوں نہیں چلائی اسے تو آفس جانا ہے نا اسے دف اتر جانا ہے وہ کہاں مہارانی گھر کے کام کریں گی
صحیح کہا تم نے تم تو خود اچھا انا اچھا تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے تم بھی اپنا ٹیلنٹ ان لوگوں کو دکھاؤ نا ایک دن پھر ان کو بھی پتا لگے گا کہ تم تو اس سے آج کل بیوٹی پارلر والی آفس جانے والوں سے بھی زیادہ آ رہے ہی ہیں
ار ہاں پ جی مجھ سے تو سب فری میں کروا کروا کے جانا ہے مفت میں انہیں تو لگتا ہے میں تو مفت کا کام کرنے کے لیے ہوں گھر کا کام مفت میں کر رہی ہوں تیار فری میں کر رہی ہوں میں ان سب کو میں اب تو میں نے اس بات کے لیے اللہ اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ میں تو جو ہے اب جو بھی کام کروں گی اس کے پیسے لوں گی اپنے پیسے لوں گی پیسے چار پیسے جوڑوں گی کہیں تو میں وہیں گھومنے جا پاؤں گی اللہ جانتا ہے میں تو اس گھر کے لیے اتنا کیا کہیں باہر نہ نکلی چوبیس گھنٹے گھر میں رہی ان کے پیر ان کی اتنی خدمت کی ان کے آنے جانے والوں کی اتنی خدمت پر اب جو ہے میں اپنی اسکل کو جو میں نے سیکھا ہوا ہے اس کو کام میں لاؤں گی
صحی بات کہی تم نے دیکھو اپنی اسکلس کو ہم جتنا آگے بڑھائیں گے وہ اتنا ہی آج کل تو کتنی نئی نئی اور بھی آ گئی ہے تم تو بیوٹی پارلر کا آن لائن بھی آج کل لوگ دیکھو کیسے اپنی ویڈیو بگنا کے یوب وب سے بھی کتنا پیسہ کما رہے ہیں
پ ب خ صحی بات کہہ رہی ہو ک نہیں ہے ہم نے د میں تو بیٹی کو بھی یہ سکھاؤں کہ ہاں تم بھی اب جو ہے نا گھر کا کام تو ہوتا رہے گا گھر کا کام بھی ضروری ہے کہ ہمیں کرنا ہے لیکن سب کے لیے ضروری اتنا ہی جتنا تمہیں باہر کا کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ایک کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی مت ڈالو خدا سے ڈرو خدا اپنے بندوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کا فائدہ اٹھاؤ اگر سامنے والا تمہارے لیے کر رہا ہے اگر ہم باہر کا کریں تو ہمیں گھر کا کام کرنے کا بھی فرض بنتا ہے اپنے فرض تو سب کو ادا کرنے چاہیے ہم یہ تھوڑی نا دوسرے کے اوپر ڈالیں گے
نہیں دیکھو جو اپنا فرض ہے تمہارا تمہارا اپنا فرض اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے ہے تو تم وہ اپنے فرض ادا کر ہی رہی ہو تم اپنے فرض ادا کرو ساتھ ساتھ اپنا وہ بھی اپنا اسکلس بڑھا کر اپنا اس سے بھی کمائی کرو دوسروں کے لیے تم نے کتنا کر لیا دیکھا بھی تم نے کو کہ ملا
ہاں نہیں آپ یہ میں نے نا دکان لے لی ہے وہ پڑوس کے نکڑ پہ ہی جہاں پہ درجی کی دکان تھی اس کے برابر بھ لے لی ہے عورتیں سوٹ سلوانے آتی ہیں تو ان کو پتا بھی دیا ہے کہ یہاں پہ اب میں نے اور میری بیٹی نے یہ پارلر کھولا ہے اب میں بھی صبح سے وہاں سے ابھی تھوڑا اس میں کام چل رہا ہے ابھی ہم جا کے بڑے بازار سے وہاں سے سارا سامان وامان لا کے رکھیں گی تم بھی آنا وہاںہ میں فیشیل مینیکیور ہم نے سب کچھ رکھا ہے وہاں پر جو آج کل ہوتا ہے بھووے وغیرہ بنوانا
ہاں ہاں سمج گ تمہاری بات کو میں یہ تو بہت اچھا کیا سگوں درجی کی دکان پہ تو لیڈیز کتنی آتی ہے وہ تو ویسے ہی تمہاری دکان کو دیکھ کے اور درجی کے ان کا تو دو کام ایک ساتھ ہو جائے گا درجیح کا کام بھی ہو جائے اور بوٹیشن کا کام بھی ہو جائے گا
بھی اپنے آس پڑوس میں بتا دینا کیوںکہ اب میں نے بھی سوچ لیا اپنی ساسماں کو دکھانا ہے کہ میں بھی دیکھو کچھ کر سکتی ہوں انہوں نے سوچا کہ میں صرف گھر ہی سنبھال سکتی ہوں ارے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بٹاؤں گی تبھی تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی ورنہ زندگی بھر ہماری طرح چولہ چھوکھا میں پھنس کے رہ جائے گی
صحیح کیا تم نے بالکل سگو تم بھی اس کے ساتھ ساتھ تم بھی انڈیپینڈنٹ بن جاؤ گی اپنے لیے کچھ کرو گی تو ساری تمہاری ساتھ بھی تم پر فخر کرے گی دیکھنا پھر کیسے بولتی یہ میری بڑی بہوک اتنی وہ وہ
ہاں مین مین اشاء ہ سی ہو میں تو کہہ رہی ہوں پوری زندگی دیتی اب کم سے کم کچھ اپنے بچوں کے لیے تو کروں تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے آج کل لڑکی کا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے اس کسی کی موحتاجی نہیں رہتی آج ہم دیکھو محتاج رہتا ہیں شوہر پیسے سے دیں گے تو ہم کچھ خریدیں گے ہمیں کوچ چاہیے تو ہمیں ان سے پیسے مانگنے ہیں
صحیح کیا تم نے بالکل آج کل تو آج کل کے تو شوہر تو کہتے ہیں تم اپنا باہر جا کےتنا پڑھی لھی ہونے کا تمہارا کیا فائدہ جب تم اپنے لیے چار پیسے نہیں کما سکتی تو
کون سمجھائے اگر ہمارے سے اتنا کام کرنے والی ایک نوکرانی بھی رکھو گے نا تو وہ بھی تم سے تیس چالیس ہزار روپے لے جائے گی
صحیح ان کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہم باہر جا کے پیسہ کمائیں گے اور یہ اپنا پیسہ گھر پہ دیں گے سب کام والیوں کو تب ان کو پتا چلے گا کہ ایک عورت کتنی کے اندر وہ ہوتا ہے کام کرنے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے
بس میں تو ہم تو فری کی نوکرانی ہے باجی تو ہمار میں پارلر میں جرور آنا، ٹھیک ہے باجی
تو تمہارے ساتھ میں اپنی فرینڈس کو بھی لے کے آؤں گی ساری
ہاں میں سب کو ڈسکاؤنٹ دوں گی چلو باجی پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ